اور
ہ جھیک
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اور آپ بڑھیا ہاں ا رہ ہے بس اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ اور کیا چللاج کر
چل پھ
اھ اور ہم اسچنی پڑھائی کر رہے ہیں ا تو
آ
ا
ری وال آی
ہاں ج
آپ کو میں یہ بن رہ
ارے آرے میری امیمی آ رہی ہے آپ کو میری آ ہیلو آواز آ رہی ای آپ کی آواز آ رہی میر آ رہے م ب
سری
اور سنا ہے آے میری آواز آ رہی ہے نا اور ہوتا ہو کیا چل رہا ہے آج کل بازار وازار گئے تھے کیا خریدا سے بازار سے ا سی مری دنی وج اچھا میرے کو بھی تھوڑی کم آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا چل رہا ہے آج میں تھوڑا کام کر رہا ہوں اور پھر میں بازار جانے کا سوچ رہا تھا کچھ ضرور سامان لانا ہے پھل ول خریدنے ہے جیسے کہ اور شام کو پارک بھی جانا ہے تو آپ وہاں ہو گے پارک وارک ملنے کے لیے
اچ
ہ پارک وگ د ن لے کےے ہو
جی
آپ آپ
ضرور ٹھیک ہے تو انشاء اللہ شام کو ملنا پھر پارک وارک میں ملیں گے ابھی تو مارکیٹ جانے کی سوچ ہے یہ مارکیٹ وارکیٹ چلے ہے اور بتائیے کیا کر رہا ہوں اور کیا چل رہا آپ کے گلی محلے میں
میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مارکیٹ سے دے کر کے کیا ہ گے
اچھا میں کہہ رہا تھا مارکیٹ وارکیٹ جانا ہے کچھ سبزی وبزی پھل ول لے کے آنا ہے اور کچھ کتابیں کتابیں بھی لانی ہے بکس پڑھائی وڑھائی کے لیے ہاں
پ آ کےے ب پڑ آئی چلیے تو بر
جی جی جی
ک شش کے پڑھائی کرتے
کیا بھی کچھ میرا ایک کورس چل رہا ہے کمپیوٹر ڈپلما
چ
زیادہ تر تو کمپلیٹ ہونے والا ہے میرا مختصر سا بچ رہا ہے تھوڑا سا
اچھا
جی جی جی اور کرکٹ وکٹ دیکھتے ہو آپ
یہاں پ کرکٹ کڑک میں کرکٹ ہاں دیکھتا ہوں آتا ہے کھیلتے بھی ہیں تھوڑا بہت تو
تو تو خالی جی جی جی ہاں یہی بات ہے وہ تو بہت زیادہ ہو رہی ہے پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو بہت زیادہ تکلق ہو کھانا پڑتا ہے پر گرمی میں تو بس یہی ہے بندندہ باہر نکلے تو پھر وہ بھی دقت ہو جاتی ہے اتنی جی جی
تو بہت زیادہ گرمی بنے
ہاں شام کے ٹائم پہ تو تھوڑا ہوا تھا موسم سا بارش وارش تھا کل رات پڑی آئی بھی تھی تھوڑی بہت پھر کوئی ہاں تھوڑی سی پڑی تھی کیا نام ہے یہ روزیار وار ورے کرد گیارہ بجے کے قریب جب پڑی جی بھائی
جچ صحیح ہے اپنا گرمی تو کم ہوگئیے
ہاں ادھر ادھر کم پڑی ہے یو پی کی طرف تھوڑی زیادہ پڑی ہے بارش ادھر تو دہلی کی طرف تو کم پڑی ہے ادھر زیادہ پڑی
ہوں
ذرا جو تعداد تھی بارش بت زیادہ ہوتیھی ادھر تعداد کم تھی اور ادھر کے لوگوں کو فائدہ ہو گیا کیکہ وہاں پر تو کھیتی کھیتی ویتی کرتے ہیں نا لوگ تو ان کے لیے ہیلپ ہو گئی پانی کی اب ان کو زیادہ تر دین ہی نہیں پڑتا پانی کے لیے اب قدرت نے خود ان کی ہیلپ کر دی ا ہاں اور بتائیے
آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں ہے ہاں الرٹ تو دو تین تین دو دو تین تین بار آ گیا تھا کئی بار آیا ل پہلے تو آج شام کے آیا سات بجے پھر صبح آیا نو بج پھر رات کو آیا نو دس گیارہ بجے نو نو یا دس بجے شاید جب بھی آیا پھر اس کے بعد بھی آیا پھر صبح فجر کے ٹائم پہ بھی آیا
اچھا
صبح صبح کے ٹائم پہ بھی آیا تھا فضر کے ٹائم پہ
ت کے مطلب کہ ہمارے ایریا جہاں پر جس بھی ڈسٹرکٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر تین گھنٹے کے اندر اندر کیا نام ہے بارش آئے گی جی جی اور کیا نام ہے ہوا وا چلے گئی ساٹھ کلو میٹر چلے گئے اسی کلو میٹر کی رفتار سے اور اولے وولے بھی پڑ سکتے ہیں یہ بھی تھا
چی
ہاں
نیز
وہ ایسی ہی میں آتا ہے ایک طریقے سے اور فون وائبریٹ ہوتا رہتا ہے
نہیں نیوز است الرٹ کا اس کا ہے
یہ نیوز پ یہ الرٹی ہی آتا ہے نیوز پہ نہیں آتا یہ نارملی گورنمنٹ آج کل بھیج رہی ہے کئی بار سے بھیج دیا بہت بار کئی بار بھیجا ہے ابھی عید کے ٹائم بھی بھیج دیتا ہ ج جی تھوڑی آواز کم آ رہی
آوج اس لیے تو
اچھا تو اور بتائیے آپ کا پڑھائی کورس کیسے چل رہا ہے اچ اچھا نہیں ار آپ نے ایئر بڈس لگا رکھی ہے
ہاں یہ آپ کو آواز مل نہیں آ
اب آ رہی ہے سب نہیں آ رہی ہے
دور جا ا اس
ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کی بات ہو اور بتاؤ ا
گے
کیا کہیرو
پرس
کل
نہیں کل تو سٹرڈے
اچھا آپ کی اچھا ہیلو اور بتائیے جی تھوڑا
جیسے مارننگ میں آپ گھر جا کے کال کریں گے مارنگ میںالدھے گ آدھے گھنٹے کا دس سے د آد آدھے گھنٹے کا ٹائم نکال لو ہو جائے گا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک
السلام علیکم